ہاں اچھا سب ٹھیک ہو
ہ جی پ سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اداکنا صاحب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی کھیلا ہویا کےساتھ
اں میں نے کہاں کھیلا آپ کو پتہ ہے اسے کیا تھا سس سو اب میں نے پہلے اس کے کپڑے سارے چینج یہ اول مطلب نا آج کا اس کو فورتھ سیٹ ہے یہ
اچھا ٹھیک
صبح صبح پہلے نہایا اس کے بعد اس نے اور گیلے کیے پھر چینج کیے کپڑے پھر مٹی کے ساتھ کیا تب چینج کیے اور اب اور آپ چینج کے کیا کاؤ بینچا کاؤ کاؤ ہایا
ہاں
یہ بات تو آپ نے نماز وغیرہ پڑھی آج کی
ہاں ہاں میں نے پڑھی چاروں نماز اب ایک ہے لاسٹ والی
اچھا ٹھیک
جی اب ایک ہی ہے
ویسے آپ کو کام کر رہی ہو یا بہن نے فون ہی لیا
نہیں نہیں پاپا نے فون لیا بہن نے لیا
کب
ا ایک منٹ ہو گیا
اچھا مطلب تب تک ہمب کام کر رہی تھی
ہاں
ہن چلے ٹھیک ہے
آپ بتؤے نا ہیا کھا رہی تھی میںین ٹاس میں سوچ رہی تھی میں بھی کاؤں گی
کیے کھائیں ایک
ٹھیک ہے
جی جی
اور بتایا
میں چنا کھا رہا وہ ایک ایک دانا
اچھا اچا کر رہے مجھے بل اپ ابھی وائی فائی کنیکٹ کر کیا
ہاں مجھے وائی فائی کیکٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا
جی ٹھیک ہے
جی جی
وہاں سے بارش ہو رہی ہے
یہ اس تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے بس
بہت کم مجھے بتا آپ کی بہن کام کر رہی
ہاں ہاں وہ کام پہ لگی ہوئی ہے
ٹھیک اس کے بعد ہمیں ایک کرنی ہے بس
جی اس کے بعد
ہاں
نہ کیا ہوا ہم پندرہ کریں گے
مطلب نا اس کے بعد ایک ہی کرنی ہے
میں بتا رہا ہوں ہم پندرہ کریں گے اس کے بعد چھ
اچھا اچھا ٹھیک
کیوںکہ اسے جب تک اس والے نمبر پہ وہ نا لمٹ نہ آ جائے تو اب تک ٹھیک ہے
کوئی کوئی بات نہیں
جی جی
ہاں مجھے لگتا ہے حیا کی مما یہی آئے گ ہیا کو لینے ہ سر
وہ تو کسی ہاسپٹل میں میں نے شاید سنیپ دیکھا تھا
ہاں ہاں ہاسپٹل سے ہی آئے گی نا یہی
وہ کس ہاسپٹل میں ہے
وہ برز اللہ میں ہے بہت دور یہاں سے
اچھا اس کو کیا ہے گس
اس کو گھر بند میںتا رہتے
اچھا گھر تو وہ پرسوں بھی گئی تھی شاید کسی ڈاکٹر کے پاس
ہاں گردن کے لیے وہ گئی تھی لیکن آج وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی اسس کو فرق ہی نہیں ہوتی ہے آپ اس کو یہاں کی یاد آ رہی ہیں بہت زیادہ
ٹھیک
ہاں اور بتاؤ آپ یہ نہیں اٹھ کے اتنی فریش ہوتی ہے مطلب ورنہ بچہ کتنا روتا ہے
بہت بہت
یہ نیند سے اٹھ کے پہلے اٹھتی ہے نا پہلے نا یہ تھوڑا ایکسرسائز کرتی ہے مطلب نا سب کو مارتی ہے
ہ
کیسب کو مارتی ہے نیند سے اٹھ کے
اچھا
ہوں آپ کو پتا میں آپ کہاں پہ سو جاؤں آج اس نے میری جگہ سسو کیایا
یہ مت ن وہ بتی ہے یہ متہ ر ہوتی ہے
نہیں نہیں
جبنا نیند سے اٹھتے آد بچے ایسے بھی ہوتے وہ کہاں پر مانتے ہیں
روتی ہی یہ کبھی بھی نہیں
ان کا مت ب اصل میں ان کا نا ٹاور ہی کام نہیں کر رہا ہو
بر برنا برنا کیا اد منچوں کی عادت ہوتی ہے
وہ کہاں پھر بات بھی کرتے ہیں اس ٹائم
نہیں کہاں کرتی یہ پہلے استی نیچے تھوڑی دیر اندر تھوڑی دیر ہنستی ہے پھر یہ کرتی ہے یہ سب کو ٹارچر مطلب سب کو مارتی ہے
اچھا ٹھیک جی
ہاں مجھے وہ گ وہ بچہ گندا لگتا ہے جو نیند سے پہلے پہلے ٹرین چلاتی ہے روتے روتے ہ نا
ہاں وہ تو پھر پریشانی ہوتی ہے اور روتے روتے
و اتنا کی
جی جی
یہ ویسا رات کو مطلب کرتی ہے کبھی جب اس کو مما کی یاد آتی ہے
اچھا اس کو آج رات کو بھی وہی بیٹھنا ہے یا گھر جانا ہے
اپ دیکھیں گے نا کیا کریں گے
اچا ٹھیک ہے آج مت ہے اس ت م مکٹ ڈونڈا
نہ بالکل بھی نہیں
بالکل بھی نہیں
نو
یہ تب ڈھونڈ کے ہو جب نہا یہ رونے پیچٹ مطلب نہا ر روتی ہو گی یا کوئی
جب اس کوئی زیر زیر کرتے ہیں نا اس کو تنگ مطلب یہ تنگ ہوتی ہے اس کو کوئی زیر زیر نہیں کرنا چاہیے تب یہ بولتے میں اپنے گھر جاؤں گی
ہو اچھا مطلب وہ غصے میں
ہاں ہاں ورنہ اس کو موڈ نہیں ہوتا ہے سمجھ کے جیسے تم بولتے غصے میں مجھے بات نہیں کرنی لیکن اندر سے بول رہے ہوتے ہیں نہیں مجھے بات کرنی ہے
اذان بھی ہوئی یہاں سے وہاں سے ہوئی
آجان نہیں نہیں ابھی نہیں ہوئے
لاسٹ آپ کو لاسٹ نماز پڑھنی ہے ویسے کانگریچولیشن آپ نے دو دن برابر پانچ وقت نواز پڑی
ہاں ہاں انشاء اللہ میں کل بھی پڑوں گی
ہاں جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ کیونکہ نماز پڑھنی ضروری ہے چلیے کوئی بات نہیں میں بھی ٹرائی کرتا ہوں ہاں جی ہاں جی
چلو ٹھیک ہے کیونک دیکھو جب میں بھی پڑو گی نواز تب تم بھی پڑو گے
جی
جب میں پڑھا کروں گی نا نماز تب بھی تم ارے مسجد نہیں جاؤ گے گھر میں ہی پڑا کرو
چلیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے
ہاں ہاں ہاں
جی جی
اس سے نا مطلب اتنا خوش رہے آپ کو پتا ہے میں دو دن سےطلب کتنی مطلب میں وہ ٹینشن فری ہوں
ہاں ہاں اس فری بھی رہتے ہیں اس میں جی مجھے پتا ہے
ہاں اور ٹینشن بھی نہیں رہتی ہے کچھ میں مجھے روز ٹینشن ہوتی تھی جب اذان ہوتی تھی نا میں بول تھی حالہ میں نمااز ہی نہیں پڑتی ہوں
لیکن پہلے ایک بات بتائیے میں کتنا میں کتنا میں کتنا اچھا کرتا ہوں میں دن میں ہے جم جاتا ہوں
ہاں بہت زیادہ اچھا
ابھی میں ابھی اتا تھا پھر ساڑھے دس گیر پھر ہم کرتے تھے شام
کیونکہ میرے میرے ٹاور نا دن میں ختم ہو جاتے ہیں
مجھے پتا ہے کیونکہ آپ کو سونا ہوتا ہے دن میں ضروری
ہاں ورنہ میں میرا دماغ کام نہیں کرے گا
جی جی
جی میرا چاچو یہیں بیٹھا ہے مطلب نا اندر لوبی میں میرا بابا بھی وہیں بیٹھا ہے
آپ کے پاس کون بیٹھا ہے چاچو
میرے پاس میرے پاس دادی ہے بس
اچا ٹھیک ان کو کب جانا ہے آب لداخ
ان کو جانا ہوگا مجھے لگتا ہے نکلیں گے نا کل پرسوں آب دیکھیں گے نا گاڑی بتاؤں ابھی یہ تیار
اچھا ٹھیک چلیے مجھے بتانا تب
کوئی بات نہیں
جی
کوئی بات نہیں میں بتاؤں گی آپ کو اور وہاں سے یہ مچھلیاں ختم ہو گئی
پتا نہیں شاید ابھی مت نا پکڑ رہے ابھی بھی
یہ گندی بات ہے یہ گندے مسئلےہیں
ذرا چھوڑو اب کہاں ہم نے پکڑی
ہاں ہاں وہ بات بھی صحیح ہے اسی لیے تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں
جی جی
ہو
یہ نا یہی بول رہا تھا میرا فرینڈ ابھی آان
ہھم
بول رہا تھا میں آج دن میں دریا میں ہی تھا میں نے اتنی مچھیاں پٹ کے میں نےا بولا یار کیا
یہ گندہ ہے قسم سے اگر یہاں سے یہ ہوگا نا مطلب اگر مچھلیاں آئے گی ہم لوگ وہاں اس کے آگے بھی نہیں جائیں گے مطلب نا لڑکے بھی نہ ہو
مطلب آپ کیا کہنا چاہتی ہوں میں گندا ہوں میں نے پگڑی
ارے میں تم نہیں بتایا میں نے بتا یہ نا گندا ہے لیکن یہ جو جس نے تمہیں بتایا
اچھا ٹھیک
ہھم اور یہ پھل وغیرہ کا معاملہ بھی یہاں سے نہیں ہے
ہاں تھا یہ تو امیر لوگ کرتے ہیں
اچھا
جی
اچھا ٹھیک ا
جب اوپر والے نے زمین دی ہے تو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے
ہاں ہاں مجھے بتا بھوکم ہو رہا ہے
ابھی
ہاں میں نےا مزا کر رہی ہوں
آپ کرو بس ایسے ہی مذاقس آپ کو کیا آتا ہے اور مذاقس کے بغیر
تم نے کیا بتایا مجھے بھی لگ رہا ہے
یہ ہو رہی تھی مومنٹ مجھے لگا شاید ہوا مس
مجھے بھی لگا نا مجھے بھی خود ہی لگا کہ ہو رہا ہے
اچھا
مجھے لگتا ہے ہوا ابھی
پتاہ نہیں اللہ اچا نے مجھے لگتا ہے قیا م لے والے مجھے لگ رہا ہے قیامت آنے والی ہے
ار کس نے بتایا
میں نے
کیوں
کیونکہ سیلاب بھکم طوفان
ہوں ہ یہ بات صحیح ہے یہ بھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں
جی جی
اور زمین پھسل جاتے ہیں اور
ہاں جی
ہاںی
میں نا کل پہ ج کروں گا دو ہی بجے جم ٹھیک ہے نا آج متلب میں ک سے جوں گا دو ہی بجے جی مع آج مت ن کوئی گھر پہس آئی دو ہی بجے جاتا تھا
کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں نہیں آپ آج بھی اچھے ٹائم پہ گئی تب مجھے ایسی نیند آئی قسم سے
آپ سوئی تھی سچ میں
ہاں م گم مگ گس سم سوی سنا ہلو
اب بات کیوں نہیں کر رہے اپنی وائی فائی کنیکٹ نہیں کیے ہیں
نہ میں نے میں تو بات کر رہا تھا مجھے تو آپ کی آواز بھی آئی
آپ نے کیا بتایا
میں بتا رہا تھا ہاں ہاں آپ نے بھی آرا کیا ہوگا
ہاں ہاں ورنہ کیا چلو ہم میں اس کے بعد ساتھ ہی کال کروں گی ٹھیک ہے
ساتاتھی
ہاں
چلیے پہلے ایک ختم کرتے چل ایک کریے واپس ہی کال
مطلب نا میں وہی بتا رہی ہوں ساتھ ہی کال کروں گا مطلب نا اس کے بعد ہی آیا سمجھ
ہاں ہاں کریے کال
چل ال حافظ
اللہ حافظ
ہ